اللام و ععلیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو آپ
ہم بڑے ہے آپ بتائیے
جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ سنئیے گا اور سب خیریت سے
اپ خاری ہے تھ
ہاں جی آج کا دن آپ کا کیسا گزرا ویسے
آج کا د ان کو کچھ خاص ہو نہیں رہا
اچھا آج گرمی کتنی پڑ رہی ہے
گرمی تو روز ہی پڑ رہی ہے آپ کو کیا ہی بتا گرمی کا تو کچھ ا جب تک یہ اپریل سے ہی اتنی گرمی چالو ہو گئی ہے ادھر
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح گرمی تو آج کل بہت ہی زیادہ پڑ رہی ہے اتنا سارا پردوشن پھیل رہا ہے کہ گرمی نے تو ناک میں دم کر کے رکھی ہے اتنی گرمی پڑ رہی ہے کولر پنکھے میں بھی گرمی نہیں رک رک رہی ہے
بالکل سی فرمایا آپ نے
ہاں
آج کل ہماری بھی تو گھر پیڑ وغیرہ زیادہ لگاتے بھی تو نہیں ہے ہم لوگ جتنا ہو سکتے اتنا پیڑ ہی کاٹتے رہتے گھر و وغیرہ بنانے کے لیے بلڈنگ وغیرہ بنانے کے لیے بیچ میں پیڑ آتے رہتے اتنا سارا پیڑ وغیرہ کا کاٹ بھی تو دیتے ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیوںکہ پیڑ وغیرہ کاٹ کر کے خاص کر کے یہ فیکٹریاں وغیرہ کارخانے وغیرہ یہ سب کر رہے ہیں ان میں سے دھواں وغیرہ کتنا نکلتا ت ہے
بالکل صحح فرما پردشن اتنا ب تو دقت ہوتی ہے
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ا آج کل تو پت ہے اوپر سے گرمی اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں بھی پڑ گئی ہیں تو بچے بھی آ رہے ہیں ادھر ادھر سے خالا کے بچے مام ماموں کے بچے
بالکل ہمارے یہاں پر تو ابھی نہیں آتے کیونکہ ہمارا چھٹیاں چلتا ہے تو باقی ہمارے خھانہ وغیرہ دوسرے جگہ رہتے ہیں تو ان کے اسکول وہاں پر چالو رہتے ہماری جب چھٹیاں چالو ہو جاتی ہے تو ان کی چھٹیاں ہماری چھٹیاں ختم ہو جاتی تھ تب ان کی چھٹیاں چالو ہوتی ہے ہمارے سارے جموں میں رہتے ہیں نا
ہاں
ٹھنڈیوں کا ٹائم تھا چھے م کیک ادھر زیادہ ٹھنڈیاں ہوتی ہیں نا اس لیے ادھر کے ٹائم پہ چھٹی ملتی ہے اور ہمارے یہاں پ گرمی زیادہ ہوتی ہے ہمارے یہاں پ گرمیوں میں چھٹی ملتی ہے اس لیے آنا جانا تو ہو نہیں پاتا س
ہاں ماساء اللہ آپ نے بہت ہی بڑھیا فرمایا کیونکہ چھٹیوں کے دن میں یہ سب تو ہوتا رہتا ہے
بالکل اوردشن کا ب ہے ہمارے کالج کا م پر اتنا کام وم چلتا رہتا م سے نہیں دقت ہو جاتی ہے مجھے ماسک وغیرہ پہن کے جانا پڑتا ہے ہم کو
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماسک وہ دوپہر میں ماسک وغیرہ لگا کے جاؤ تو اس سے ہمارے لیے ہی فائدے دائک ہے اور ب بہنوں اور کارخانوں سے نکلنے والا دھواں نہ نقصان داک ہوتا ہے ہمارے لیے پ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے
ہماری بھی تو لتی ہے ہمیں پیڑ وغیرہ بالکل نہیں لگاتے جتنا ہوتانے کاٹ پ بھی جاتے ہیں آج آج کل پیڑ وغیرہ تو نہ کے ہی برابر ہو گیا ہے
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اس لیے شہروں میں پیڑ لگانا سوچھتا بنائے رکھنا بہت ضروری ہے گاؤوں میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے لیکن گاؤوں کے ساتھ ساتھ میں یہ شہروں میں بھی ضرور بھی ہے
بالک ہمارے یہاں پ تو ہر جگہ دیکھا جائے تو فیکٹری فیکٹری کمپنیاں وغیرہ ہی آجو بازو ہمارے گھر میں ہمارے گھر کے آس پاس تو اور دھیااں وغیرہ ہوتا ہے تو اور دقتیں ہوتی ہے ہم کو
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا اقاموں کی تلنا میں نہ شہروں کا جیون ادک ویست مانا جاتا ہے
ج ج پ ل
ہاں کیونکہ شہر کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ کام میں ہر ٹائم بزی رہتے ہیں اور گاؤوں کے لوگ نہیں رہتے ہیں اتنے زیادہ
گاؤں میں زیادہ پردوشن بھی نہیں ہوتا شہروں میں زیادہ پردوشن ہوتا ہے ہریالی وغیرہ زیادہ ہوتی یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے خالی ادھر دیکھا جائے تو کمپنی ہی کمپنیاں ہمارے یہاں پر
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیا تمیں شہر میں رہنا پسند ہے یا نہیں یا پھر گاؤں میں رہنا زیادہ پسند ہے
ایچسا لگتا ہے کبھی کبھی جنگل میں ہی رہنا ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے جنگل جنگل میں چھوٹا سا گھر وغیرہ ہوتا ہے
ہاں
یہ گھر وغیرہ کے پردوشن سے بچنے کا وہی اچھا ہے آجو باازو ہریالی ہریالی دل کو اتنا سکون ملتا ہے ان کو
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ماشاء اللہ مجھے تو شہر کی سوھائیں بہت پسند ہے اور مجھے شہر میں رہنا بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت شانت واتورن رہتا ہے شہر میں
بالکل اور فرمائی
کیا ہوا
اور فرمائیے
ہاں اور تو سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ سنائیے اور کچھ اور ویسے آپ کو کیسا لگتا ہے شہروں میں رہنا گاؤوں میں رہنا مجھے تو بھائی شہروں میں رہنا ہی ٹھیک لگتا ہے ویسے تو
ی یہاں پر ہمارا کیا ہمارا پڑھائی وڑھائی بھی چلتا رہتا ہے کام وغیرہ سب ادھر ہی ہے تو ہم لوگ چھوڑ کے بھی تو نہیں جا سکتے گاؤں اور جبھی بھی چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہے تو ہم تو ضرور جاتے گاؤں
ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہ تو صحی بات ہے شہروں میں نا جو آدنک تکنیک ہوتی ہے اس کا اپیوگ ادھک ہوتا ہے اور شہروں میں ہمارے لیے سوھا بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اسکول کالج وغیرہ اور بھی آگے ہمیں پڑھنا ہے تو شہروں میں ہمیں سبھی پرکار کی سوھائیں مل جاتی ہیں اتنی ہمیں گاؤوں میں نہیں ملتی ہے
آ ہمارے گاؤں میں تو چھوٹے چھوٹے اسکول وغیرہ ہے کالج وغیرہ اتنا نہیں ہے اسی لیے ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں پورا پڑھائی وغیرہ سبھی گڑی ہے تو گاؤں نہیں جا سکتے پ دقتیں ہو جاتی ہے پڑھائی کے بیچے میں تو ادھر سے ادھر کرتے ہیںتے
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا دقت تو ہوتی ہے اس اسکول سے اس اسکول میں جاؤ شہر سے گاؤں میں پڑھائی کرو پھر گاؤں سے شہر میں پڑھائی کرو تو یہ ہمارے لیے بہت ج زیاہ نقان داک ہوتا ہے نہ تو ہماری پڑھائی ہو پاتی ہے نہ کچھ ہو پاتا ہے
اورر فرمائیے
ہیلو یدی ہم سبھی لوگ اپنے کرتبیوں کا پالن کرےینا تو شہر کو بھی ہم سندر بنا سکتے ہیں بالکل گاؤ جیسا وہاں سے فیکٹریاں وغیرہ ہیں ان کو ہٹوا دیں بند کر دیں ان کو وہاں پہ پیڑ وغیرہ لگیں تو یہ ہمارے لیے بھی فائدے دائک ہے
ہاں بالکل اور دوسرےدشوں میں کیا ہوتا ہے جگر گھر بناتے بیچ میں پیڑ آ جاتا ہے نا تو ان پیڑ کو کاٹ کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا وہ پیڑ ہی کاٹ دیتے دوسری جگہ لگاتے بھی نہیں ہے بیچارے پڑ پیڑوں کو بڑے ہونے میں کتنا سال لگ جاتا ہے پندرہ سو لے کے بیس سال لگ جاتا ہے پیڑ کو بھرنے میں اتنا سال لگ جاتا ہے پھر ایک ہی بار میں کاٹ دیتے تو کتنا دکھ ہوتا ہے
ہاں ماسا اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا لگانے میں سالوں لگ جاتی ہیں لیکن کاٹنے میں دو ترنت ہی پانچ منٹ تک کاٹ کے فنس کر دی دیے پیڑ پودوں کو تو یہ بھی غلط ہے نا ہمارے لیے
بی فرمانا ہے ہم زیادے سے زیادہ پیڑ پودے لگانا چاہیے اور نہ ہو نہ کام ہے تو پیڑ پودوں کو سانٹنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ پیڑ پودے ہے تو ہم ہے ہم ہے تو پیڑ پودے ہے
ہاں ماساء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا پیڑ پودے ہی ہیں سب کچھ اور ہمارے یہاں پہ آ کے دیکھو آپ ہمارے یہاں پہ اتنے سارے پیڑ پودے ہیں حد سے زیادہ لائٹ بھی نہیں آئے نا پھر بھی اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی بڑی ہوا ہا چلتی ہے چھت پہ جا کے بیٹھ جاؤ باہر بیٹھ لو
ہمارے یہاں پہ تو ہوا ہی نہیں آ پیڑ ہی نہیں تو س ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا کولر پنکھا زیادہ کام ہی نہیں کرتا رات میں اتنی گرمیاں ہوتی ہے سونے کے ٹائم پر ہم کو
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور سنائیے گا اور سب خیریت سے آپ کے یہاں پہ ہے ہیلو
ہلو سب خیریت ہے
ہاں کھانا تو پکا لیا ہوگا نا آپ نے
کھ پکا پ کھا بھی دیا
ہاںئے تو جلدی کھا لیا آپ نے
آج جلدی ہو گئے آ میںط تو دو بجے ت س پا ہ
ہاں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے ہم نے بھی آج جلدی پکا لیا امی جان نے پکایا تھا ائےے تو امی جان نے پتا ہے کیا پکایا تھا پوڑی سبزی کھیر پکائی تھی ائے تو دیسی کھانا پکایا تھا امی جان نے چلو ٹھیک ہے مجھے آپ سے بات کرےت ہاں مجھ ج آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافج